ہیلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ کیسے ہو
بس خیال یہ
گھر میں سب کیر سے
ہاں جی ہاں جی سب خ بھی اس میں آپ بتائیے آپ کے ابو ان ابھی جان سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا آپ کی ابو امی جان ٹھیک ہے
جی جی جی سب کھا رہتا ہے
ہماں بوولے کس پہ بات کریں گے
بس یار میں نا سوچ رہی تھی صاف صفائی دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے نا صاف صف صفائی کو بالکل بھی نا سمجھتے نہیں ہے کچھ بھی نا صاف صفائی کرنا وہ سمجھتے ہی نہیں ہےئے کہ صاف پ پاک جی ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے صفائی اور دوپہر پاک جی ہے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر ہم صاف صفائی کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہماری صحت بھی اچ اچھی رہے گی اور ہمیں بیماریا بھی کم ہووں گی
جی جی بالکل صحیح بات ہے
ہ مجھے تو صاف صفائی اتنی پسند ہے نا کہ مجھے کہیں پہ گھر نہیں ملنا چاہیے مطلب مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا گندگی پہ کیونکہ گندگی سے ایک جو گندگی کا جو ایک طرح بھی ہوتا ہے نا وہ بھی ہمیں بیمار کر سکتا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے
ا اس لیے تو ہمیں اپنے گھر اور آس پاس کے ماحول کو نا صاف رکھنا چاہیے تاکہ جی ہمارے بچے بھی دیکھیں کہ ہاں جی ہمارے ابو جان امی جان صاف صفائی رکھتے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پہ نہیں ڈالنا ہے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں ادا کرنا ہے کہ تم لوگ سمجھو صاف صفائی کرو باہر جا کے دیکھتے ہو روڈس پہ گند پھینکا ہوا ہے ڈسٹ بین کے باہر فھیکا گن بالکل بھی نہ صاف صفائی کا ہے ہی نہیں ہے کوئی
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی
ہاں جی ہاں جی وہی ہے نا مطلب میرے کو تو یہ ہے کہ جو صاف ستھرا ماحول نا ہر کسی کو پسند ہونا چاہیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
ا میں تو اپنے آپ کو نا صاف صفائی میں رکھنا بہت ہی ضری سمجھتی ہوں کیونکہ مجھے محفوظ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہاں صاف صفائی ہے
جی بالکل صحیح بات ہے
کیونکہ آج کا جو ٹائم ہے نا اگر ہم صاف صفائی نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری صحت کو خراب کرے گا
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کے یہاں
ہاں جی ہاں جی
ہاں جی ہمیں اپنے آس پاس ماحول کو صاف رکھنا چاہیے گندگی ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے نا
ہاں بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی پانی کو بھی صاف رنا چاہیے پانی میں کوڑا ووڑا نہیں ڈالنا چاہیے
ہاں کوڑا وہی ہے نا کوڑا نہیں ہمیں ڈالنا چاہیے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
سب سے وہی ہے نا ہمیں سڑکوں اور باغیچوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے تاکہ اس سے بھی نہ ہمیں کوئی پرابلم ہو نہ ہمارا ماحول خراب ہو نہ ہمیں کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
جی جی
گلی کوونچو کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے گھر کے آس پاس کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے
ہاں بالکل بالکل کیکہ پاپ جی نے ایک اچھی عادت اور ایک اچھا ہمارے لیے ہونا چاہیے ہماری نشانی ہونی چاہیے کی پاکزی رکھتے ہیں صاف صفائی رکھتے ہیں ہم سچھ ہیں
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کے یہاں
میں گ رہوں گ ہمیں روز صاف صفائی کرنی چاہیے
جی جی بالکل صحیح با
جی جی کیا بول رہی ہیں آ
ہاں وہاں پہ شور آ رہا ہے تھوڑا
ہیلو
ہلو
ہاں جی ہاں جی بولیے
ہاں ہاں بولیے
میں نا ہاں وہی کہہ رہی تھی شام پائی ہوگی تو ہلو
ہاں آپ کے وہاں شور آ رہا ہے شور آ رہا ہے
کس چیز کا ہ اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے ہلو
ہاں ہلو ہلو ہاں
ہاں جی جی جی جی بولیے وہی صاف صفائی کے بارے میں بول رہی تھی میں آپ کو
جی جی
جی ہمیں پانی کو صاف رکھنا چاہیے ہمیں پانی میں کوڑا ووڑا ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے
اگر ہم پانی میں کوڑا ڈالتے ہیں تو وہی ہم پانی پیتے ہیں تو اسی سے ہم بیمار پڑ جاتے اگر ہم پانی کو صاف رکھیں تو ہماری
ہاں
صحت خراب نہیں ہو جائے گی جی بالکل ہاں بولے اس بارے میں کچھ
کیونکہ یہ ہر ایک انسان کا جو صاف صفائی ہے وہ ایک ایمان ہے نا صفائی سے ماحول بھی ہمارا خوش ار رہے گا ہے نا
جی بالکل صحیح بات ہے
اور بھی سب سے مین صاف صفائی کا سب سے مین جو مدا ہے وہ وہی ہے کہ ر ہمیشہ ہمیں ڈسٹ بین میں ہی ڈالنا چاہیے لوگ جو ہے وہ کچرا ڈسٹ بین میں ڈالتے ہی نہیں ہے ان سے نا اس سے ایک تو ہم بھی بیمار ہوں گے اور جو پشو پ پکشی ہیں ہیں جانور ہیں وہ بھی کیونکہ وہ کوڑا کھائیں گے وہ بھی بیمار ہوں گے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
کتنا یہ ہمارے ملک کے لیے کتنا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہاں جی ہاں جی
اگر ہم
جی کیا بول رہے آپ
کٹ جا ج اگر ہم مار کروار کٹ جاتے تو ہم وہاں پلاسٹک بیگ ساتھ لیتے ہیں نا ہمیں کاٹن بیگ استعمال کرنا چاہے نا
بالکل بالکل صحیح فرمایا پلاسٹک یہ تو سب سے بڑا نقصان دائک ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے اس سے بیماری پھیل جاتی ہے
اگر ہم مارکیٹ جاتے اگر ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمیں کاٹن بھی ایک ساتھ دینا چاہیے کہ اسی میں کچھ لانا ہوگا میٹ لانا ہوگا کچھ بھی لانا ہوگا تو اسی میں لانا چاہیے ہمیں ہے نا
جی جی جی بے س یہاں پر ہم رہے نا ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمیں یہ نا اپنے آپ میں ایک ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ ہمیں صاف صفائی رکھنی ہی رکھنی ہے چاہے وہ اپنے شریر کی ہے چاہے روڈس کی ہے چاہے مارکیٹ چاہے کسی بھی چیز کی ہے لیکن وہ ہمیں رکھنی ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم صاف صفائی رکھیں گے تو ہمارا جو ماحول ہے وہ اس میں نا ایک الگ ہی رونق ہو جائے گی ایک خوش نونمار ہمارا ماحول ہو جاتا ہے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ
ہاں وہئی گئی بھایی میں تو بس ہر شخص سے یہی کہنا چاہوں گی کہ تم صاف صفائی رکھ رکھو صاف صفائی کرو ٹھیک ہے نا صاف صفائی کرنا بہت ہی ضروری ہے
جی بالکل صحیح بات ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں پیڑ کاٹنے نہیں چاہیے نہ
ہاں بالکل بالکل بکل پیڑ پودے تو بالکل نہیں کاٹنے چاہیے کیونکہ پیڑ پودے ہی ہیں جو ہماری ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں نا تو اگر وہی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا جینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ‌ کی
وہی نا جہاں پاکزیس ہوتی ہے وہاں ہی خوشی اور سکون ہوتا ہے نا اگر صاف صفائی ہوگی آپ کو وہیں سکون ملے گا اب گندگی میں یہاں بیٹھنا پسند کرو گی
نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے
وہی ہے نا انسانوں کو اس بارے میں اوئر ہونا چاہیے کہ ہمیں گندگی میں نہیں بیٹھ نا ہے ہمیں صاف صفائی رکھنی ہے
جی بالکل صحیح بات ہے ہر ایک ماحول کو سارنا چاہیے گندا نہیں کرنا چاہیے ہے نا
جی جی جی جی
جی آپ بولیے اور جی جی بالکل صحیح بات ہے
یہ ہے انسان کو ترقی پانے کے لیے بھی صاف صفائی بہت ضروری ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے جی جی بالکل صحیح بات ہے
اور صاف صفائی سے یہ ہوگا کہ ہمیں آلودگی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا
جی بالکل صحیح بات ہے
وہی ہے نا گندگی سے کیا ہوگا صرف ہمیں انفیکشن بیماری ہے نا
جی جی جی بالکل صحیح بات ہے
اس سے ہماری زندگی بالکل بہترین نہیں ہو سکتی ہے ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے اپنے بچوں کو بوڑھوں کو ایون کہ اپنے رشتے دار اپنے بھائی ابو امی بہن سب کو یہ بتانا چاہیے کہ کہ صاف صفائی رکھو اپنے گھروں میں آس پاس پڑوس میں بھی صاف صفائی رکھو
آ م کس ہاں بولی
جی جی جی کیا بول رہے ہیں آپ ہلو
جی اپنے
ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی آ رہی ہے آواز آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو
ہیلو جی جی جی آرہی ہے مجھے آواز آ رہی آپ کی بولیے
جی وہاں پہ شور آ رہا ہے شور ہلو
نہیں نہیں آ رہی ہلو آپ سب آ رہے ہیں ہلو
آپ سے جی ہلولو تھینک یو آپ سےلو تھینک یو
جی جی جی خدا حافظ اپنا دھیان رکھیے اور صاف صفائی برقرار رکھیے
چلو تھینک یو